ہیلو کیا حالو آواز نہیں آ رہی آپ کی کٹ رہی ہے آواز
ہیلو
ہیلو
آپ کو آواز نہیں ارے کیا
آرہی ہے
آپ خدا حافظ بول رہے تھے کیا ہوا کیسے خدا حافظ کر رہے ہو آپ میں تو السلام وعلیکم کر رہی تھی آپ سے تمہارے بھائی جان کال آرا تھا اچھا اچھا
ہاں
آپ کی تو ایک بہت بڑا ڈوگی میں نے سنا تھا یار بہت خطرناک والا آپ نی بگانے جا رہے ہو کیا
گاؤں کے گھریلے میں گھومتا ہے
گاؤں کی راستہ ہوتا ہے نا ایسے محولہ
ہاں وہ آپ گلیارہ گلیارہ کر رہے تھے تو میں نے گلی ہی نہیں سنا
آپ کو کیسے آپ کی
گلیاارا سنا میں نے
گلیاارا کیا ہوتا ہے
میں نے تو گلی کی تھی گلی میں ابھی دس بجے تک کھانا کھا کیایا ہمارے تو کھا لیا ہم نے جب بی
اچھا کیا کھایا آج کانے میں کیا کھایا آپ نے پانی پوری کو کھاتے ہیں کیا کھانا ہے کیا وہ وہ تو ناشتہ ہے
ناشہ نہیں یہ تو پاسٹ فڈ ہے پاسٹ فوڈ
اچھا ہاں وہ پاسٹ فوڈ لیکن ایسے تو ناشتہ ہی بولتے ہیں نا
فرسٹ فڈ نہیں پاسٹ فوڈ پاسٹ
ہاں
اش
جی
ج
ا چلی اپن تو
کشمیر کی طرف جائیں گے نہیں ہم تو کشمیر جائیں گے
کشمیر آؤ کیا ارے سوچ رہی ت کے ساتھ میں چل جائیں گے یار
جو آپ چل چلو ہم تو کشمیر جائیں گے
بس میں جاؤ گے کیا
نہیں تو ٹرین میں جائیں گے ہم تو
اچھا
اچھا
ہاں ویسے آپ عید وید مناتے ہو
مسلمان ددی متی تھے کیا کیا ہے میلا ملے گ پ
ارے من کاا عید رہتے ہو کیا عید میں
کیا رہتی ہو تو روجا ہوتا ہے عید میں عید کیا ہوتی ہے ہم تو روزہ رکھتے
سہی میٹھی عید
میٹھی عید کچی عید کیا ہوتی ہے ہم تو روزہ دیتے ہی یہ میٹھی عید کچی عید نہیں میٹھا روزہ ہے یا کچا روزہ ہوتا ہے کٹھا
کیوں کی عید میں آپ مناتے ہو نا اس کو
عید کو مطلب آ بولنا کیا چاہتے ہے بولو نا بولو نا کیا چاہتی ہو
بولنا کچھ نہیں چاہتی آپ تو ٹاپک میں بات کرو بڑ کو
بق
یہ آپ کی خالہ چلا رہی ہے کیا میرے کو آواز آ رہی ہے
آپ کے فون میں سے آ رہے ہیں میرے فون میں سے تھوڑی نہ آ رہی ہے
ہاں میری خالہ چلرا ہ باگ چودی کیوں کر رہے ہو اور
آپ تو مجھے
ارے آپ مستی کیوں کر رہے ہو م کھی بات ہے آپ کے بھائی جان کیا بول رہے بات کرنے کے لیے بول رہے ہیں کیا میرے سے
آپ کیا خوبصورت ہو کہ جو آپ سے بات کریں گے وہ
تھینک یو
نہیں تو ہمارے تو تیرے تو بہت ساریل ہو رہے ار بہت س بٹیاں
بتاؤ نا آپ کے ابو جان جڑی بوٹیاں بناتے ہیں نا
ہاں سہی بات ہے ہمارے ابو جان باڑی تو نہیں کریں گے آپ کے لیے جڑی بوٹیاں بنائیں گے
ہاں امی نے سنا ہے آپ کے ناگ فنی کا ایسے بہت سارے پودے لگ رہے ہوئے ہیں آپ کے جڑی بوٹیوں کے
آپ کے چہرے کے لیے ہوں گے کیا وہ
گور پٹا تو تم نا اٹھتی
یہ گوار پٹتا میں تو ر ہیگ کیا آ کے ل دو ہے م نے ہ گے گ س
ارے تو بنا دیں گے یار ان سے میں وہ کیا بولتے ہیں وہ لے لوں گی نا
اس میں تو کپاس آتی کپاس
اچھا اچھا ا ویسے آپ کیا امرود کے پیڑ تو بہت سارے ہیں کوئی میں نہیں سنا تھا
م تو امبانی کا بیٹا سے جی
یار تھوڑے بہت بھجوا دینا یار ہم یہاں پہ زیادہ دور تھوڑی نا ہے آپ کا گاؤں
جو ابی کیا بارش کا موسم توڑی آتی امروت تو
پھر آپ روز تو کھاتے ہو سنیپ ڈالتے ہو نا
میں تو سنیپ ہی نہی چلاتھی پر
جی جی جنا چ ت پونھ کیاریب ار تو آپ کی کلا ڈالتی ہے شاید میں آپ کے فوٹو دیکھے ہیں
جی میں تو خالا کا فوٹو میں تو خالہ کا موبائل کو چلاتی ہی نہیں ہوں
زیادہ گیان مت دیجیے آپ میرے کو میں بول رہی ہوں تو سن لیجیے
میری دوسری خالہ کا ہوگا وہ بھی میرے سیم میں لگتی ہے اس لیے کہہ رہی ہوں میں
اچھا آپ جڑو بہنے ہو کیا
ٹینکل ہے ٹینکل
اچھا اس کا نام کیا ہے پھر
ریا ہاں ہاں وہی ریا ہے اس کا نام
چکن بریانی بنائی تھی
اچھا
روز کرتے ہیں دانت کاانتی کرتی ہوں
دانتکنتی تو میرے ابو جان کرتے آپ دتکانتی کہاں سے کرنے لگ گئے
ج تو وہ کہتے رہے ابو جان کو ہی ملتی ہے کیا سب کو ہی ملتی ہے وہ تو بازار میں کہاں بھی مل جائے گی سبھی کرتے ہیں وہ تو جس کو پسند ہوتی ہے وہ کرتا ہے
اچھا نہیں لگ رہی ہماری تو
میں نے سنا ہے آپ کو کم دکھتا ہے
آ ابھی دیکھ رہے ہو میرے کوجی یہاں سے بیٹٹی بیٹی آپاں کوٹا ہو نا اس لیےہم کو تو دک رہے آپ بلڈنگ میں بیٹھے ہو
بلڈنگ میں نہیں بیٹی میں تو پارک میں بیٹی ہوں نیچے کہو اب پارک میں بلڈنگ رہتی ہے کیا آپ کے گاؤں میں ہے کیا
ہو ہمارے گاؤں میں تھے سوچالے والے سوچالے والے
پانچویں مالے پہ رہتے ہو کیا آپ
مالاے شوچالے والے بلڈگ میں
سوچا چار مالہ آپکے چار مالہ ہے شوچالے والا کیا بول رہے ہو آپ آپ کی شاید نیند کے مارے بدھی پھرگئی ہے آپکی میرے کو لگ رہا ہے ایسا
نیند تو آتی ہی رہتی ہے ہم کیاکرے جو
کیا کرےجو جاگرن کر لیا کرونا شادی وادی کر لو ایسا کرو آپ تو نکاح کر لو
ارے ماشا اللہ میں نے کیا لڑکا دیکھ رکھا ہے آپ کے لیے آپ کی طرح کانا ہے وہ بھی ارے جو کہاں ہے آپ چشمہ لگ رہی ہو کانے ہی تو ہو آپ کیا ہو آپ کو دکھتا کہاں ہے
نہیں دکھتا ہے میرے کو سب دکھتا ہے آپ بھی دکھ رہے ہو میرےکو
کو بتائیے کس اینگل سے ہو آپ
آخری دکھتے ہے کیسے دکھتے ہیں اس سے
اےکیسے ایں کیا بول رہے ہیں ایسے دیکھتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں ایسے کون سے دیکھتے ہیں ویسے آپکے کتنے فادر ہیں
فادر کیا ہوتا ہے جی آپ تو مسلم ہو نا پھر مسلم کی طرح بول رہے ہو اچھا آپ باؤلی ہو کیا
باؤلی کیا ہوتا ہے
ہاں مینٹلی ہوتا ہے ہاں
ویسے میں اب سونے جا رہی ہوں گڈ نائٹ ارے میں کل کروں گی آپ سے بات اوکے خدا حافظ خدا حافظ
اور خدا حافظ ٹھیک ہے بائے